ہلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم اللام عپی کیا حال ہے کیسے مزاج آپ کے
بڑھیا مزا بالکل آپ بت
سب سب خیریت سے ہیں
سب خیر سے ہیں
خاندان میں ہمارے پھوفی سب ٹھیک ہے نا جی سب
سب سب خہرت سے آپ بتائیے آپ کے سب کاندان میں سب ٹھیک ہے
سب بڑھیا سب خہریت ہے س آپ ہی الحمد للہ سب اچھا چل رہا ہے
صحی بات ہے ایسے ہی رہنا چاہیے ابھی آپ کو آج کل کے ٹائم میں آپ کو اب گرمی اتنی ہو گئی ہے تو کیا آپ کچھ نیا نہیں کرنا چاہتے کچھ نیا ہو جو جس سے مطلب ہمیں سکون مل ملے خوشی ملے سب کچھ ملے
آپ بتاؤ ایسا کیا ہے
میرے حساب کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمی ہے گھر سے باہر نہیں نکلا جاتا میں تو اپنا ایک روٹین بنا رہی ہوں کہ نہیں نکلا جاتا تو گھر بیٹھ کے میوزک سنتی ہوں سنگیت سنتی ہوں سنگیت میں ان کے سر لگاتی ہوں جیسے وہ بولتے مجھے شروع سے نا لے کے بچپن سے ایک کہتے ہیں نا شوق ہوتا ہے میں نے اندر سے اپنے اندر سے ہی شوق پال رکھا تھا میوزک سننا اسے بولنا
جی اچھا جی اور کون سا سنگیت سننا پسند کرتے ہیں آپ
میں ویسے ہر طرح کا پسند کر لیتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی میرا اسپیسیفک کوئی اچھا کوئی الگ ہے بس کہتے ہیں نا سج اچھی ہونی چاہیے اس کی لہن لہن اچھی ہونی چاہیے
اچھا جی مجھے بھی مجھے مجھے پرانے زیادہ پسند ہیں
ہاں وہ تو دیکھو ان کے جیسے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو پہلے کےان جو پہلے کے گانوں میں ہے وہ آج کے ٹائم میں نہیں ہے
ہاں سنگیت ویسے سارا دن ٹھیک ہے پر صبح صبح تھوڑا گھر میں بھجن لگے ہوں اچھا تھوڑا سا ایٹموسفیئر اچھا رہتا ہے واتاورن ہمارا نا
جی جی جی جی جی بالکل بالکل ہم اللہ کا اللہ کا کی عبادت میں وہاں پہ قرآن شیف کے بارے میں کئی چیزیں ہمارے میں وہاں پہ آتا ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے اس میں سنگیت میں تو ہم سنتے ہیں اور بھی اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں اپنے وال کو بھی سمجا سکھات وہ بھی سکھاتے ہیں ہمیں کہ انہیں انہیں سے تو ہم سیکھتے ہیں کہ اصل میں تو سنگیت انہیں سے سیکھتے ہیں کیونکہ وہ ان سے پتتا چلتا ہے کہ وہ کیے ہی وہ ان سے بول لگا کے دیکھتے تھے پہلے کیا چلتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے ٹیپر کارٹ چلتے تھے جس سے وہ سنتے تھے اور کتنے وہ کتنا ان کو سکون ملتا تھا آرام سے سو بھی جاتے تھے ان کو سنتے سنتے
سوفی قوالیا وغیرہ بہت اچھے لگتے تی ہیں سکون دیتی ہیں تھوڑا
گزل
ا حضرت اپنے حضرت کو یاد کرنے میں تو بس ان کے یہ جو گائی جاتی ہیں نا وہ وہ بہت سکون دیتی ہیں ان سے خدا سے جوڑی رکھتی یہ ہمیں اپنے اللہ سے ہر وقت جوڑ
صحیح صحی فرمایا آپ نے سنگیت آپ کے تناؤ کو کم کرتا ہے اس میں آپ کی مدد کرتا ہے جب آپ دن بھر پریشان رہتے ہو آپ کو کچھ نہ کچھ یہ چیز کچھ تو سوچتا ہے کبھی آپ چڑ چڑے ہو جاتے ہو تو ایک یہ چیز ہے کہتے ہے جسے آپ اپنا سکتے ہو جس کو آپ روزانہ آپ سن سکو ہو جسے سن کر آپ کو خوشی فیل خوشی محسوس ہو اور آپ ایک تر و تازہ فیل کرو کہ ہاں بھائی میں اب جیسے کہ میں ابھی ٹھیک ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا
صحی فرمائیا آپ کی ایک روحانی سکون ملتا ہے ب بار ہم اتنا ذہنی طور پہ اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ اتنا زیادہ کہیں کچھ بول نہیں پاتے کسی کو کچھ کر نہیں پا رہے تھ تب جب سنگیت اگت تھوڑا بہت اچھا سنگیت سن لو نا تو وہاں پہ ہمارے ذہنی سکون روحانی سکون مل مت میں
صحیح فرمایا آپ نے سنگیت ایک ایسی بھاشا ہے جس کے جس کے کہتے ن کانوں میں لگ جائے وہ سر سے تر ملا دیتی ہے سنگیت سے آپس میں پیار تا ہے کیونکہ آپ ایک جنا نہیں گھر میں اگر ایک جنا سننے کو لگا رہا ہے تو سب باقی سب بھی سن رہے ہیں اس میں آنند لے رہے ہے
جی جی
وہ ایک دوسرے کو ہمیں قریب لگا لاتے ہے اسے سن کے ہمیں جو جو سکون ملتا ہے اس کی تو ایک بات ہی رنج گ ہوتی ہے ہمارے جیون میں اس میں آندمیا ہمارے جین ہو جاتا ہے
گھر کا ماحول ہی بدل جاتا ہے سارا ناا ہی اچھا اچھا سنگیت لگا ہو کون ہو جات ہے
صحی بات ہے جی کیکہ بچوں کے وکاس کے لیے بھی سنگیت کی بہت اچھی بھومکا نبھاتی ہے کیونکہ آج کل کے آپ نے بھی بتا آج کل کے سنگیت کی وجہ سے ٹی وی میں کتنے پروگرام چل رہے ہے لوگ پیسے کی بھی اس میں کافی مطلب پروگرام بنتے ایسے بنتے جس سے پیسہ ملتا ہے وہ آگے کا آنے کا فیوچر بھی بنا سکتے ہیں اپنا سنگیت کو ایز اے پروفیشنل جٹھ
صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا تو کئی رستے ستے میں آتے جاتے بھی سنگیت لگا لو تو رستہ سفر کٹنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا
صحیح صحیح میں صحیح میں پورے سفر میں آپ کو بورنگ نہیں لگتے آپ بالکل بھی ایسے نہیں فیل ہوتا کہ آپ اکیلے ہونا تو بھی آکے سارا سفر نکل جاتا ہے جب آپ سارا دن سنگیت سنتے رہتے ہو تو بس اور کہیں دھیان نہیں ہوتا اور ایک ایک اعلی آرام کی نیند آ جاتی ہے سن سنتے سنتے ایک آرام سے جیسے آپ کا دل کرتا ہے بس کیونکہ نا وہ اپنی دھن میں لے جاتی تی ہے
پرسکون پورا سفر اچھا نکل جاتا ہے پورا بھیت وتیت بیت ہو جاتا ہے تو
ہ
پتا ہی نہیں چلتا وقت کیسے نکل گیا پھر اس میں نا
صحیح فرمایا صحیح فرمایا وہی ہے نا سنگیت ہماری ر رچامک کو بھی بڑھاتا ہے کہتے ہیں نا کئی لوگ کئی لوگ آپ اپنے خالی سمے پہ جب خالی بیٹھا ہوتا ہے ایک ویکتی خالی بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا سنگیت سننا پسند کرتا ہے سنگیت سنگیت ایک منورنجن ایک منورنجن ہے جس سے ہمیں ایک لوکپریا کا سادھن بن جاتا ہے
ہاں جی کوئی ذہن میں پریشانی ہونا تو ہمارا من بھٹکاتا نہیں ہے پھر ہم تھوڑا سا ذہنی سکون کوئی تو ملتا ہی ہے کچھ پھر ہم سوچ سکتے ہیں اس پریشانی نی کے بارے میں کہ کیا سک
صحیح صحیح فرمایا شاستری سنگیت بھی آپ کو دیکھا ہے آپ نے سنسکرت میں ہے
ہمم ہمم ہمم
آپ نے اگر سنسکرت پڑھی ہو تو اس میں شاستری سنگیت کے بارے میں بہت فرمایا ہے
جی جی
ہمیں پریرنا دیتا ہے ارجا دیتا ہے ہر چیز پردان کرتا ہے
ایک بار سوچ مطلب اگر کہیں آپ بھٹک رہے آپ کا کوئی سوچ آپ کے من میں ذہن میں نہیں آ رہی ہے تو آپ صحیح سنگیت سن کے تھوڑا سا اپنے ذہن کو شانت کر کے اس کو پھر اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں کہ آپ آگے ہمیں کیا کرنا ہے تو سو سوچنا آسان ہو جاتا تا ہے
صحیح صحیح فرمایا آپ نے کیونکہ ہم ہم من اداس ہے ہم بہت اداس بیٹھے ہیں تو جگہ سنگیت سنتے ہیں تو کیا ہم ہوتے ہیں سب سے پہلے ہماری اداسی دور ہو جاتی ہے کہتے ہیں ہم سنگیت کے بنا ادورے ہیں اگر ہمیں پورا ہونا ہے تو تو ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے
قدرت کی ہر آواز میں سنگیت ہے قدرت کی ہر آواز میں سنگیت ہے
اڑتے ہیں سب سے پہلے ہم کوئل پنچھی جو بھی چڑی چہکتی ہوئی دکھ مل تی ہے ہمیں ان کی ا اوازیں صبح صبح ہمارے کانوں میں جاتی ہے کتنی اچھی لگتی ہے
جی جی وہی میں نے کہا نا قدرت نے تو ہر چیز میں سنگیت ڈالا ہوا ہے
صحیح بات ہے
کہیں ہل اسٹیشن وغیرہ پے چلے جاؤ تو وہاں پانی کی آواز جھرنوں کی آواز میں کتنا
بہت بہت اچھا صحیح صحیح فرمایا آپ نے بالکل آپ کا یہ اب گرمیوں میں آپ جاتے ہی ہو سب کیونکہ پہاڑی علاقوں میں جاتے وہاں پہ کتنا اچھا لگتا ہے ہمیں وہاں جا کے ایک کہتے ہیں نا شانت مئی تو ہم ہمیں لگتا ہے ہم وہاں گئے اسپیشل سارا راستہ ہم کہتے ہیں نا سنگیت سنتے جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ تب ہمیں ایک وہ کہ ہاں ہم ایک ایسے سفر کو نکلے ہیں جو ہمارا سفر اچھا نکلے
ہاں جی آپ کو صحیح فرمایا آ پ آپ نے بہت اچھا لگا آپ سے ساتھ جس کے
جی اھی وہ تو ہے ابھی سنگیت کو اچھے سے سنا کریے اس کی سر تال کو سمجھیے آپ مانیے میں جب اسکول ٹائم تھی میرے کو سنگیت اتنا اچھا لگتا تھا نا میں جب آرام سے بیٹھ کے سنتی تھی تب ہمیں وہ ایک الگ عجیب مطلب فیل ہوتا تھا وہ اس کی فیلنگس الگ ہوتی تھی کہ جو ہم سنگیت سن رہے ہیں میں نے سبجیکٹ بھی یہ لیا سنگیت میں نے یہ سیکھنا چاہ میں اس کو ڈیپلی سیکھنا چاہتی تھی کہ اس میں ہے کیا ہوتا کیائیے ہمیں کیونکہ ہے نا اس میں ہمیں بہت چیزیں ملتی ہے کیونکہ کمائی کا سادھن بھی بن چکا ہے آج کے ٹائم میں یہ
ہاں جی جی ہاں جی
اپنی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ چی چپی
کرر لاک فیس